ہلو
اه
ہاں کا کر رہی ہو کھانا وانا کھالی
ہاں کھا لیے ابھی نہیں کھائے بنا رہے ہیں یہ جو بول رہے تھے کی چی چکن اور چاول چکن اور چاول
ہوں اچھا
اپنے ہاں جی
اور سب بڑھیا ہیں آ ادھر کے موسم کیسا ہے میں نے ٹھیک ہے ادھر تو اتنا مست بارش ہونے والا موسم کیا ہے نا کہ کیا بتائیں پورا بادل کیا ہوا ہے ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا چل رہا ہے آ کا بولی
ہیلو
ذرا ادھر بھی موسم کیا ہے
ادھر بہت اچھا کیا بارش ہونے والا موسم کیا ہاں ہمارے اب دیکھیے دیکنا جنگل میں اتنا لکڑی گرے گا نا سب پورا محللہ دو ک دور سے جائے گا سب لانے اور بغل میں آم کے پیڑ ہے نا وہ بھی بہت گرے گا ایک بار ہم گئے تھے اور آپ کے لوگوں سے ہم لوگ آم لائے تھے چن کر پکا پکا ہلو ہلو نیٹ ورک نہیں ہے کا تمہارے میں آواز نہیں جا رہا ہے
ہوں
تو تمہارے پاس لگ تو رہا ہے کہ نیٹ ورک نہیں ہے اور بچہ لوگ کیسا ہے سب حسین جی مریم عبدالغنی
کیا بولیں اچھا یہ سنو نا چالو
میلا یہ میلا
تم تم کو فارم بھرنا ہے اسانیہ میں
بھر دیجیے گا بھر دیجیے گا
لگرا ہے پندرہ پندرہ سو روپیہ پیسا لگ رہا ہے
ابھی تو نہیں ہے پیسہ
ابھی نہیں ہے
ہمم
پیسہ رہتا تو نا ابھی مطلب پانچ سو روپے رجسٹریشن فیس لگ رہا ہے ٹھیک نا اور پھر دا ایک ہزار روپیہ لگے گا جس سے میں ایڈمٹ کارڈ ملے گا اس ٹائم
سمجھ گئی ہیلو
یہ لوگ س ب تھا
کس سے
کس سے بات جویا سے ہیلو
ہاں بولیے
نہیں میرا بات نہیں ہوا اس سے تمہارا بات ہوا ہے کیا
نہیں نہیں
ہاں اپنا آدھار کارڈ نکلوانے
کون سا آپ کو پتا ہے
امم یہاں پہ ہے نا نکھت کی امی بتا رہی تھی کہ جویا کو ہم لگ دیکھے تھ تھے بینک میں نقاب پہنی ہوئی تھی ایسے ایک بچہ کے ساتھ سمجھی کہ نہیں سنائی دیا
ہوں گ ج
لائٹ رہرا ادھر
اللہ آئیت ہے
ادھر بہت لائٹ کٹ رہا ہے بہت زیادہ
پنکھا اڑ گیا اور چارجر یہ سب اڑ گیا بجر مارا نا
اور پانی بھی چھو ٹا پھٹ پھٹ ہلکے سے
ھمم جب کڑکتا نا بدلوا ہے نا سنا دیدی کے بیٹا فہد مطلب ڈر جاتا ہے ایڈمیشن کروا لو ایگزام تمہارا لینگے اکٹوبر نومبرمیں
وہ
سنایا
ہ
نہیں اکتوبر میں نہیں ہوگا رے مارچ یا اپریل میں ہوگا ابھی تو ایڈمیشن ہو رہا کروا دیں
کرادو پھر
ابر
توسا ہی تو نہیں ہے میرے تو
ہاں پیسہ نہیں ہے تو سرفراز سے لے لینا کیا
سرفراز سے لے لینا پیسہ آج تمہارے دوست کرن آئی تھی رے
آئی تھے
ہاں سلا یی سینٹر میں آئی تھی نا تو
کیا
سلائی نہیں سیکھ پائی
وہ سکھنے آئی گی کا
وہ سیلائی سلائی نہیں سیکھ پائی وہ
ہاں
کتنا میہنہ دو تین مہینہ سیکھی تھی نہ بس
ہاں
نہیں سیکھ پائی ہےسیلائی
ہاں
البتہ
اوکے
آ
کل کالج ہے نا
کون
سمیر ھمم
کون
سمیر جی آپ کی دوست اس سے کچھ پوچھے ہیں آپ
کیا ہاں توکنیز تو کیا ہوا
پڑھنے جاتے ہیں
ناہ
ہاں ہاں
کیا
جی بول پڑھنے کیا بول رہی ہے
ایسے ہی پوچھ رہے تھے اور سب یہ سبھی آئی تھی
آواز ہیلو
ہاں
کہاں گئی رے
ہلو
وای فای کیوں نہیں آرہا
آواز نہیں جا رہا ہے
ہاں بولیے
ہلو
ہاں نہیں ہے ہاں جی
ہلو
ہاں بولیے
ہلو چلے گئے سالو کہاں گئی تھے
ارے ہاں
ہلو
ہاں بولیے
ہو ہل ہیلو دیکھرے آپ تینھک یو اوکے ہاں ہیلو ہلو
ہاں ہاں بولیے تو تو سومیں نے بلا رہی ہے
آواز نہیں جا رہا کیا سالو
نہیں آ رہا ہے آواز نہیں جا رہا جی آواز نہیں جا رہا ہے
ہلو
ہلو آواز نہیں جا رہا ہے
ہلو ہلو
ہاں
اے لڑکی
ہاں
ہیلو پال خراب ہےکیا تمہارا ہیلو
ہیلو